ہیلو
السلام علیکم
وعلیکم السلام کیا حال چال ہیں بھ جی
بڑھیا حال چال ہے آپ فرمائ
جی ہمارے بھی حال چال بہت ہی لاجواب ہیں اور فرمائیے کیا کر رہے ہیں
اور کچھ نہیں بس بیٹھے ان شاء اللہ آپ پڑھ پائیں آج کا موسم کیسا ہے
جی آج کا موسم تو بہت سہافنا ہو رہا ہے بہت ہی اچھی بارش پڑی تھی آج
کیا بات ہے
تو ماحول بہت ہی خوشنما وہ رکھا بھی تو پر کیڑے کیا ہے کہ تھوڑے بہت پریشان کر رہے ہیں
بہت خوب اچھا کیڑے ہو گئے ہیں
جی بار والے کیڑے آ ہی جاتے ہیں پرکرتی کی دین ہے کیا ہی کر سکتے ہیں اس میں ہم
صحیح بات ہے ہمارے یہاں آس پاس تو بہت درخت ہیں تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ یہ پر بہت سارے کیڑے مکوڑے ہیں
جی وہی تو درختوں سے لائٹوں پر پہنچ ہیں پھر گھروں کی لائٹوں میں جاتے ہیں تو یہ چیز چلتی رہتی ہیں باقی باازی آپ کی ٹائپنگ کی آواز بہت زیادہ آ رہی ہے ہم
اچھا اچھا اوررے وہ ہماری جو ای جان ہے سنگیتا بہن ان کو ہم کر رہے تھے ا اور کیا کرتے ہیں ان کی جگہ آپ کو بت لگ گیا ان سے
ارے واہ بہت بڑھیا بہت ہی اچھا کیا یہ تو آپ نے
انشاء اللہ بہت خوب فرمایا آپ نے اور بتائیے آپ کے والد صاحب کیسے ہیں
والدین ہمارے بہت اچھے ہیں اور آپ کے والدین کیسے ہیں
ہمارے والد دین بہت بڑھیا ہے ایک دم آج ہماری اپی آئی ہوئی ہے گھر پہ اور ان کی چھوٹی بیٹی بھی آئی ہوئی ہے تو گھر میں بہت خوش نوا ماحول ہے آج
کیا بات ہے کیا بات ہے یہ تو خدا کی نعمت ہے
انشاء اللہ حجور اعلی سب پر ایسی رحمت برسائے
جی بالکل ایسیے ہی رحمت برسی رہے گی سب پر باقی کا تو ہم آپ سے یہ فرما رہے تھے کہ اس اتوار کے دن ذرا مچھلی پانی ر ہو جاتا
چلی پنیر نہیں ہوگا اس بار اتوار کو آپ کو کیا کام ہے چلی پنیر کھا کے
جی جی چلی پنیر منچورین کھا لیتے پارٹی کر لیتے تھوڑی سی
انشاء اللہ آپ تو بہت ہی خود گرض انسان نکلے
نہیں جی خود گارض نہیں ہمپ مدد کر دیں گے ایسے تو کھانا بنانے میں پر کیا ہے کہ چلی پنیر اور منچورین کی ہو جاتی دعوت تو ٹھیک رہتا
انشاء اللہ انشاء اللہ ہم گفتگو فرمائیں گے اور چلی پنیر آپ کے لیے ا نوشن فرمائیں گے آپ بالکل بے فکر رہے اس بات سے
یا بہت ہی اچھی بہت ہی اچھے ہم بھی امید رکھتے ہیں کہ آپ ہمیں ہیں اس اتوار کے دن کیونکہ باہر کا کھانا کیا ہے کہ اس کی شدھتا کا ہم پتاہ نہیں لگا سکتے باہر کے کھانے میں کیا ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ باہر کا کیا ملاوٹیں بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہیں تو گھر کا گھریلو انسان کیا آتا توں سے بنا ہوا اگر چلی پنیر مل جاتا
یہ عمدہ وچار ہے آپ کا
انشاء اللہ کافی اچھا رہتا اسی واہن
انشاء اللہ اب بہت خوب درست فرما رہے ہیں آپ درست فرما رہے ہیں ہم اس مسئلے پہ پر ا ضرور گفتگو کریں گا اور یہ پیغام آگے تک پہنچائیں گے اور
بل خدا کی نعمت رہی خدا کی رحمت برسے کی بالکل اور واازی اور کی
انشاء اللہ ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہوں گے
نہیں بھا جی مقصد وقصد کی باتیں نہ کریں چلی پنیر کا مقصد ہے ہمارا اوررام سے کھ
اوکے آپ چلی پنیر کو کیسے کھا سکتے ہیں
جی ہم چلی پنیر کے ہاتھوں سے بنا ہوا ہے چلی پنیر کھا سکتے ہیں
انشاء اللہ بہت درست فرمارے ہیں آپ عمدہ باد کہہ پا رہے ہیں آپ کی تہذیب سے سمجھ آ رہا ہے کہ آپ چلی پنیر کھائیں گے
جی بالکل
اور آپ کی تعلیم ہو گئی
جی تعلیم تو ہماری خیر ہوئی گئی ہے تعلیم کا تو کیا ہی ہے چلتی رہتی
اچھا انشاء اللہ کوئی بات نہیں آپ کو ہماری چیٹ کی آواز آ رہی ہے کیا کیا کیا مری وہ جو خالا جان ہے
ہاں تو رہیے اگر آپ کی بورڈ کے اندر جا کے سیٹنگوں میں جا کے اگر اس کی وائبریشن کو بند کر دیں گی تو اسے کیا رہتا ہے کہ جو وائبریشن کی جو آواز آتی ہے نا وہ آگے چیٹ میں نہیں پہنچتی کالنگ میں نہیں پہنچتی
ان شاء اللہ آئیے آپ
اس طریقے سے یہ کیا ہے کہ مسئلہ بہت اچھے طریقے سے درست کسی کے ساتھ میں یہ مسلہ سدر سکتا ہے
سے درخواست کریں گے کہ آپ کی بات ہمارے ذہن میں گس جائے
جی کیا فرما رہی ہیں
آپ کی جو بات ہے وہ ہمارے ذہن میں آ جائے
اچھا
یس بتائیے
جی
فرمائ آپ کا
جی ہم یہ سوچ سچ رہے ہیں کہ درخت کو اور لگا دیا جائے کیا ہے کہ کہ پریاورن کی اور ہمارا پریم جاگ رہا ہے برسات کو دیکھتے ہوئے
انشاء اللہ بہت خوب بہت خوب آپ کا مطلب
جو یہ خوبصورت سنسار جو بنایا ہے خدا نے اتنی محنت کر کے اس سنسار اتنی خوبصورت درخت بنائے ہیں جنہیں ہم لوگوں نے مل کے کاارڈ دیا ہے اپنے گھروں کو
بالکل بالکل
اس کا کیا ہے کہ اگر تھوڑا بہت بھی صحیح ہم لگا دیں
ہ صحیح بات ہے قدرت کے ساتھ بالکل قدرت کے سھ جو لاپرواہی کرتے ہیں نا اس کو کا انجام سب سامنے آ رہا ہے جیسے گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے گاڑیاں گاڑیوں کا دھواں ہے پانی بہت زیادہ متاثر ہو رہے ہیں مطلب سب طرف دیکھو آپ کتنا مطلب ہا ہ کار مچا ہوا ہے
بالکل ہر طرف تباہی تباہی کا منظر ہے لیکن ٹھیک ہے کوئی دقت نہیں ہے ہم جتنا اس میں اپنا بھاگییداری دے سکیں سہیوگ کر سکیں اتنا ہم کریں گے جو بھی ملتا ہے ہم کریں ہم آپ کو بھی یہی سلاح دیں گے کہ آپ بھی اس نیک کام میں نیک کہ میں آگے آئیں
انشاء اللہ ضرور آپ کی اس اچھے سے مہم میں ہم آپ کا ضرور ساتھ دیں گے
بالکل اس نیک مہم میں ہم چاہتے ہیں کہ ادک سے ادھک لوگ آئ ہمارے ساتھ میں زیادہ سے زیادہ جو لوگ آئیں گے
یہ مہم اتنی ہی اچھی چلے گی اور اتنا ہی ہم پریاورن سے جو ہم نے لیا ہے وہ ہم تھوڑا بہت بھی واپس کر دیں تو اچھا ہے
بالکل درست فرما رہے ہیں آپ اور ویسے بھی ہمارے جو حجورے آلہ ہے یعنی ہماری جو سرکار ہے وہ آپ کو کم ریٹ پہ بھی کافی سارے پودے اور یہ سب پرووائڈ کرا رہی ہے م آپ ان کو جا کے لے سکتے ہیں آپ کو پت ہی ہوگا خیر
جی آپ نے بہت ہی درست فرمایا بالکل ہمیں تھوڑا بہت اطلاع ہے اس مسئلے کا اس مسئلے کے بارے ہیں ہماری اپ تھی انہوں نے ہمیں اختلاق کیا تو ہم نے ترنت کے تنت گیارہ فودے بک کرا ہے ماتر چسٹھ روپ میں
بہت خوب بہت عمدہ بہت درست فوا رہے ہیں آپ اس چیز کو مطلب آپ مجھے دکھ رہا ہے کہ آپ پرکرتی کے بہت ہی مطلب ا خاص مطلب پاس ہیں اپنے مطلب بہت نظر انداز نہیں کر رہے اپنی اس ذمہ داری کو
بالکل ہم اپنی اس ذمہ داری کو نظر انداز نہیں کریں گے جتنے زیادہ ہم ذمہ داری کے ساتھ ات میں رہیں گے اتنا ہی اچھا رہے گا
صحی بات ہے اور آنے والی نسلوں کو بھی مطلب ایک صاف اور صحت مند ماحول مل جائے گا یہ آپ کی مطلب بہت اچھی مہم دیکھ کر مجھے بہت ا حوصلہ حوفزا ہی ہو رہا ہے میرا بھی
بالکل اس حوصلہ افزائیت کو اچھی جگہ میں استعمال کریں اور ایسے نیک کاموں میں آگے بڑھیں
صحیح بات ہے اور اور کیا بتائیں آپ کو پریاورن کو بہتر بنانا اور اس کی حفاظت کرنا ہم یواؤں کا ہی تو کام ہے اگر آج ہم یوا کام نہیں کریں گے تو کیسے چلے گا
جی بالکل درست فرما رہے ہیں یہ تو ہم یواؤں کا ہی کام ہے اور یووا جب تک آگے نہیں بڑھے آیں گے دیش کا بھوشیہ نہیں سدھر سکتا اور دیش کا اس پرکرتی کا اس سنسار کا کا سب کا اگر کچھ نہ کچھ اگر ہمیں سدھارنا ہے تو یواؤں کو آگے آنا ہی پڑے گا
پڑے گا تو یہ چھوٹے چھوٹے قد م ہی ہے جیسے کہ پانی کی بچت پلاسٹک کا کم استعمال زیادہ سے زیادہ درخت لگانا ہے تو یہ کیا ہے چھوٹی چھوٹی مہم مل کے ایک بڑی مہم بن جاتی ہے
جی بالکل بہت ہی درست فرما رہی ہیں آپ آپ نے بالکل صحیح فرمایا کیا ہے پلاسٹک تو یہ مان لیج یہ کہ ہماری ماتر بھمی ہماری دنیا س سار پرکرتی درخت انسان جانور سب سب کے لیے ہانیکارک ہے سب کے لیے خطرناک ہے ج جہاں بھی جا رہی ہے جس کے اندر بھی جا رہی ہے کو اس کا کام تمام کر کر ہی لوٹ رہی ہے
ارے لوگوں کو لگتا ہے ہ
اس کا استعمال کتنا کم سے کم ہو سکے وہ ہم کرنے کے پریاس کرتے ہیں اور لوگوں کو صلاح بھی دیتے ہیں اس پریاس کم سے کم کیسے اس کا استعمال کم سے کم کر سکتے ہیں ہم
بہت ہی عدہ س پچاار ہے آپ کو پتا لوگ تو کیا سمجتے ہیں کہ گوں کی صاف صفائی تک ہی محدود ہونا چاہیے بلکہ نہیں پورے ماحول کی صفائی ضروری ہے
ہ بالکل آس پاس کی ماحول کی بھی صفائی بالکل اتنی ہی ضروری ہے جتنا اپنے گھر کی صفائی ہے
انشاء اللہ بہت خوب حکومت کو بھی اس سلسلے میں اپنے قدم اٹھا رہی ہے تو عام جن سے یہ پیغام ہے کہ جو اپنی عوام ہے وہ بھی بڑھ چڑھ کر کے اس مہم میں حصہ لے مطلب کئی لوگ کیا کرتے ہیں کہ عام انسان اپنا کردار ادا نہیں کرتی تو اس سے کیا آتا ہے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا
جی بالکل بہت ہی صحیح فرمایا ہے آپ نے یہ عام انسان جب تک اپنے امیت کو چھوڑ کر آنے نہیں بڑھے گا جب تک اپنے آپ کو خاص نہیں سمجھے گا اور ہر چیز میں پورے طریقے سے اپنی شریکت نہیں دے گا تب تک کچھ ہو نہیں سکتا
ارے بہت ہی صحیح یہی کیا ہے سسکرتی ہے اپنے آس پاس صاف رکھنا دوسروں کو صاف رکھنا دوسروں سے صاف خیال رکھنا یہی تو اصلی سسکرتی اس کوئی تو مطلب عوام ہماری سمجھتی نہیں ہے
بالکل عوام کو تو یہ نیک کاموں میں سب سے آگے رہنا اہیے بھائی ہم جہاں پر سامان لینے جاتے ہیں گھر میں ہمارے پا ران پور پلاسٹک کی تھیلیاں کیھی رہتی ہیں ن ان کو ل ساتھ میں لے کر جانا چاہیے یا پھر پرانے کپڑے جنہیں ہم یوں ہی پھینک دیتے ہیں یا گھر میں یوں ہی کونے پڑے رہتے ہیں تھوڑی سی جنت جائے تھوڑی سی محنت کر کے ہم ان کے ایک پرانے تھیلے بناات سکتے ہیں جس میں ہم ساگ سبزی گھر آسانی یہ ساری چیزیں لا سکتے ہیں
صی بات ہے
جس سے ہم پرکرتی کی کتنی مدد کر سکتے ہیں
بالکل بالکل یہی ہے کہ یہی ہماری ذمہ داری بنتی ہے اگر آج خاموش رہیں گے تو تو کل دیر ہو جائے گی اور پھر بد میں جگنے سے کوئی مطلب نہیں ہے جب تک بہت زیادہ دیر ہو جائے گی
جی بعد میں تو پھر کسی بھی مسئلے کا حل نکلنا بہت مشکل ہو جاتا ہے ابھی اپن جتنا مسئلے کا حل نکال سکتے ہیں اتنا صحیح ہے بالکل
لوگوں میں سہور پیدا کرنا چاہیے لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ ا اپنے آس پاس کا واتاورن پریاورن کیسا رکھنا چاہیے ہم کو ہمارے لیے کیا فائدے مند ہے کیا نقصان دہ ہے سب کا دھیان رکھنا چاہیے ہم کو
بالکل ان شاء اللہ ہم تو یہی خدا سے گزارش کر رہے ہیں کہ جیسے کہ ہم اور آپ مل کے جو وچار کر رہے ہیں اسی طریقے سے سماج میں اور بھی باشندے آگے نکل کے آئے آپس میں بات چیت کریں دیکھ کھیں کریں ان چیزوں کے بارے میں سوچیں تبھی سماج کا بہت اچھا کلیان ہو سکتا ہے باقی آپ سے بات کر کے بہت اچھا
اپ کو بھی خدا
انشاء اللہ خدا حافظ